ہیلو السلام علیکم
وعلیکم اسلام
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں گھر میں سب بھی ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ سب بھی ٹیک ہے گ گھر گئی
نہیں ابھی نہیں گئی مائکی میں ہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے بیٹا کہاں ہے آپ کا وہ ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کھیل رہا ہے
اچھا وہ گھر میں شور ہو رہتا ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آپکو گھر جیسے سے اواز ارہی ہے اپ کتنا جوٹ بولتے اچھا
وہی نہیں کرار ابھی اس کے پاس مت کھاؤ نا اس کو کھانسی بہت ہے
نہیں وہ یہاں نہیں آئے اس کو بول کے ہے جاؤ جاؤ جاؤ اور سنو وہ نہیں وہ آگے ہے یہ پیچھے ہے اور ڈارو مت
اس کو ایک بائڈ بھی نہیں دینا اس کو پتہ نہیں کیسے فرق ہوگی
دروازے پہ ہے یہ بھاگے کھیل رہا ہے وہ چالا گایا بتاؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہو آج کیا پکایا
آج ہم نے پنیر اور ساگ پکایا اور بینگن اور ٹماٹر
بہت مزے دار اچھا یہ بتاؤ آ کل آؤ کہ کل فری ہو
ہاں کل میں دیکھوں گی کل مجھے دعوت کی تیاری کرنی ہے
او دعوت پرپریشن
ہمم
تو بھائی آپ کے تو مزے ہیں پکوان پکیں گے تو کیا کیا پکنے والا ہے مجھے بھی بتا دو
یخنی پکاے گے مرغا لائیں گے
اچھا
ہاں چامنی لائیں گے
ہاں وہ تو ہے ہی بہت بڑھیا بہت بڑھیا اچھا یہ بتاؤ آ کون کون رہا ہے مجھے بھی دعوت ہے کیا
آپ بھی آ ہی جاؤ
مطلب یہاں کے بولنے سے میں بھی آ جاؤں
نہیں نہیں میں فون کروں گی کل
مطلب میں نے یہی سے بولا
نہیں ا وہ بات نہیں ہے
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے صرف دیری تو ہے نہیں جو نا ضرورت مند ہو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے
سب کی مدد کرنی چاہیے
اور ہمیں بھی کیونکہ کا کو ہمیں بھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی جب تک ہم اس کی مدد کسی کو مدد نہیں کریں گے ہماری مدد کون کرے گا
ٹھیک جو اگر پہلے ہم کسی کی مدد کریں گے پھر ہمیں بھی کوئی مدد کرنے کے
ہاں بتائیں گے کیسے مجھے یاد آیا باہر نہ ایک کت کام بند ہوا تھا
ہاے ہاے
ہاں میں آ رہی تھی سڑک سے راستہ باندھ ہوا تھا وہ وہاں پہ تین تھا آدھی وہی اس کے پیچھے وہ بندھ ہوا تھا وہ نکلنے کی اتنی زور کی کوشش کر رہا تھا لیکن نکل ہی نہیں پا رہا تھا لیکن دیکھو نا لوگ وہ بہت وہاں سے گزر رہے تھے مطلب کوئی آتا تھا کوئی جاتا تھا یہ بچارہ بونک رہا تھا کہ مط اللہ نے اس کو ایسی ہاں اللہ نے اس کو یہی زبان دی ہے تو تو یہی بولے گا نا تو اس نے کیا کیا اس نے پھر یہ میں نے وہاں کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا تھا پھر میں نے ایک دو کو بلایا وہاں پہ میں نے بولا کی ان کو ہیلپ ہیلپ کے لیے آ جاؤ یہ ایسے کرو یہ ایسے کرو اور اس کو ہیلپ کے لیے اا تاکہ وہ یہ تاکہ وہ بچارہ مصیبت سے نکل جائے پھر اس نے کہا چلو ہاں بلاک سسٹی ٹوٹ رہے ہیں یہ مجھے بول رہا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اب ہو گیا کہ اب میں نے اس کو نہ قطب مینار بنا کے دیا یہ ہے نا یہ جس کسی بھی بھی بناتا ہے اس کو میں نئے لاؤں گی آپ
نہیں اس کو یہی ٹھیک ہےنایا مت لانا
اب ہاں میں بولتی ہوں کیا ہوا ہاں اس کو نہ آڈر کرنے ہیں پھر اتنا آڈر والا انکل ہاں وہ پھر جائے خود لینے ججا کے ساتھ ہاں پھر یہ چیزیں ہیں ہم کسی اور کو دے دیں گے جو جس کو اس کی ضرورت ہوگی ہے نا بس ٹھیک ہے آپ سن پھر نہ اس کوتے کے ہیلپ کی انہوں نے
اچھا ٹھیک
ہاں میں نے جب میں نے جب بلایا نا وہاں لوگوں کو میں نے بولا ان کی ہیلپ کرو ان کی ہیلپ یہ بچارہ رو رہا ہے وہ رو رہا تھا روڈ کے پاس وہ رو رہا تھا پھر پھرے میں نے اٹھایا اس کو لوگوں کو بلایا اس کی مدد کرو وہ کرو یہ کرو ورنہ جیسے لوگ دیکھتے ہی نہیں تھے انھے
نہیں وہ آج آج کل ایسے مڑتے ہیں کسی کی ہیلپ بھی نہیں کرتے ہیں
وہ رو رہا تھا کون رو رہا تھا اور کون ڈاگی ڈاگی رو رہا اور بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
ہاں آپ کو پتا ہے
ہاں
مجھے نا وہ سامر کے لیے کچھ کرتے کرتے وغیرہ لانے تھے
ہاں گئے کیوں نہیں لانے
کرتے وغیرہ لانے تھے کیونکہ گرمی ہے نا تو یہاں اب بھی مر جائیں گے وہاں میں نے سنا وہاں وہاں میں نے سنا بہت اچھا
تا ہے ہاں
تو کیوں نہیں یہ ہاں اسی لیے میں نے سوچا اپ جانا ہی چاہیے
ہاں وہاں پہ ملے گا
ہاں اور کیا دیکھو یہییال یہاں پہ چیزیں سجا رہا تھا نا تو مجھے کتنا اچھا لگا جیسے یہ دکان بنا رہا تھا دیکھو جیسے یہ تو کان بنا رہا تھا اور کیا اچھا وہ آپ کی جو دیو رانی ہے نا وہ آ گئی گھر
ہاں وہ آگئی کب کی
اچھا اچھا اچھا اچھا اس کا ایک بیٹا ایا ماشاء اللہ بڑا ہوا ہوگا
ہاں بہت کیوٹ ہے
اچھا ٹھیک
بس ٹھیک شکر اللہ کا مجھے تھرسڈے کو جانا ہے گھر
میں نے بولا وہ آپ کو بیٹھتا ہے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک اور سناؤ
اور بس شکر الله کا
ہاں ٹھیک بات آج کل مت آیے کام چلتا ہی ہے آب اس میں صرف یہ سرورت پرابلم آتی ہے تو اب جب
پتا نہیں اس میں کیا ہوا ہے
ہوگا کچھ فالٹ وغیرہ اب کیا کریں گے
ا آبھائی ٹھیک کرتے جلدی اس کو
ہوں آپ نے وہ کام کیا اپنا
ہوں کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک اب پھر اس کو لینا نا میں بھی کروں گی
ہوں
اس کو کچھ آا یہ دینا پھر میں بھی کروں گی یہ تو ویسے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے
بھیڑوں کو کال ہی دکھانی پڑے گی
مجھے بھی لگتا ہے اگر نہیں گیا تو کہاں سے کھاؤں گی میں کھانا چھوڑ دوں گی لیکن اس کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی
ہمم
کل تو انشل کل تو اس کو انشاء اللہ جانا ہی ہوگا نا پٹنے ہمم اج اس نے آف رکھا ہوگا ہے نا اس کا ٹیوشن
ہاں وہ ٹوشن وہ گئی تھی ن پکنک
اچھا ٹھیک ماما کو یاد ہی نہیں ہے شاید اس کو نیوبلائزر دینا ہے
دلونائی اج
وہ آپ ایسے ہی دلایا نا یاد
ہاں
وہ سمجھ گئی
اس کو ہے فارق
ہاں فرق ہے اس کو الحمدللہ
اور کیا یہ تو پتہ ہے نا اس یہی عادت لگی مطلب کچھ بھی کرو نا اس کو اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے یہ نہیں مانے گی ورنا مطلب اس کی شادی نہیں مانے گی ورنا جب تک کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی اب اچھے سے ہاں اس نے کل سے اسے بند کیے اچھا ٹھیک اچھا کیا اور اور کی سناؤ نا
بس ٹھیک شکر اللہ کا
وہی نا ہاں
اج کا بقایا
آج ہم نے مرغا اور یہ آج ہمارے گھر میں تھوڑا نہیں یہ دن میں گیٹ ٹوگیدر تھا
ہمم
تو ایسے ہی ہم نے دو چار سبزیاں بنائی لی تھی مطلب سالن بنا آے تھے مرغا یہی نہا مرغا یخنی بریانی وغیرہ وغیرہ چٹنییاں ہاں
نہیں نہیں میں نے گئے وہاں پہ رہنے
ہاں ہاں وہ گئے اب نہ پکا کے تھا اب میں نے سوچا ش ام کو کیا نئے سرے سے پکا ہوں اب اتنا جو پکایا دن میں ویسے بھی شام کو تو ہلکا پھلکا ہی کھاتے ہیں نا شام کو کہاں ہیوی کھانا کھاتے ہیں ہمم
اس کے بعد اپ ایک ٹاپک سینڈ کرنا
ہاں ہاں میں کروں گی لیکن مجھے نہیں لگتا اس کے بار ہم بات کر سکیں گے میرا بیٹا بور ہو گیا
اور کیا
ہاں اور چتا بھی ہے نا بیچ بیچ میں یہ دیکھتا ہے اس کی سکن چوزے ہے اس کے نیچے چوزے ہے اور یہ کھیل رہا ہے ان چزوں کے ساتھ اس کے لیے میں ل یہ کلرڈ چوزے اور کیا
اب ایک دو کال ہوتی
اور کیا یہ تو سونی پہ سوہاگا ہے
ہمم
ہاں ٹھنڈی ہو گئی
ہاں ا بھی موسم ٹھیک ہی ہے
ہمم اور سناؤ باقی سب ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
ہاں ہاں اچھا باقی
میںس ٹھیک
اوکے ہاں میں بھی ٹھیک ہوں مجھے کیا آج تو کام ہی نہیں نکلتا ہے گرمی سے ا ہو ہو ہو ہو گرمی کتنی ہے گرمی نے جان لی ا ہو ہو ہو ہو ہو ہاں بہت اچھی چیز اس نے کھانا کرا بیچ بی کیا دیکھوں مجھے پتا ہے مجھ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ